السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ٹھیک ہے جناب خیریت میں آپ کے امی ابو جان خیریت میں ہیں جناب
ہاں بھائی جان میرے امی ابو بھی خیریت ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں
ہم کچھ نہیں آرام کر رہی ہیں آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو جناب
میں بھی بیٹھا ہی تھا تو میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لی جائے
ہاں آپ پوچھیے جناب کس کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل کرنی ہے جناب ج
بھائی جان میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہاں لوگ جو ہے فون کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں میں اسی پہ کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں
کیسے اس کے اس کے سدپیوگ کے بارے میں درپیوگ کے بارے میں جناب
ہاں دونوں کے بارے میں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی
اچھا
میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اسمارٹ فون ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو بچے جوان اور بزرگ سب اسے استعمال کرتے ہیں اسمارٹ فون صرف بات کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ تعلیم معلومات رابطے اور تفریح کا بھی ایک ضروری حصہ بن گیا ہے اسمارٹ فون کی وجہ سے دنیا دنیا بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہے نا میرے بھائی تو اگر ہمارا کوئی رشتے دار یا دوست کسی دور شہر یا ملک میں ہو تو ہم چاند چد لمحوں میں اس سے بات کر سکتے ہیں ہم آواز کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے دوریاں کم ہو جاتی ہے اور رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ
جناب آپ نے ایک دم بڑھیا بات بولی ایک دم صحیح بات بولی آپ بول رہے ہو نا کس سے دور کا وہ ریلیشن ہوتا ہے پاس میں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے رشتے دار وہ دور ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے پاس میں ہی ہے نا جناب
ہاں بھائی جان آپ نے ہاں بولیے بولیے میں سن رہا ہوں
جی ایسے آپ نے بتایا نا اسمارٹ فون جی ایک ایک دم بڑھیا ٹیکنالوجی ہے یہ بنائی نا اس سے ایک دم ہر چیز ہوتی ہے نا ہر چیز آسان کام ہو جاتا ہے آپ جو گھنٹوں کا کام ہے وہ منٹ میں ہونے لگتا ہے آپ کا ایسے آپ اکیلے بیٹھے ہو کسی استان پہ
ہاں بھائی جان
تو آپ کا وہاں پہ من نہیں لگ رہا آپ کو ایسے اور کچھ انسان ہوتے ہیں جن کے پاس موبائل نہیں ہے وہ ان کو ایسا بورنگ بورنگ محسوس ہوتا ہے ٹائم ٹائم کیسے نکلے اور آپ کے پاس موبائل ہے نا تو ٹم آپ کو معلوم نہیں ہوگا آپ موبائیل میں آپ کا من کرے شو دیکھنے لگو گے سماچار سنو گے کہ آپ کو بجن سننا ہے آپ میں آپ کا من کرے گا وہ سنوں گی اس سے آپ کو بورنگ محسوس نہیں ہوگا اور آپ کا ٹائم پاس بھی ہو جائے گا جناب
ہاں بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہہ دوں کہ تعلیم کی مدد میں بھی اسمارٹ فون بہت مددگار ہے آج کل بہت سے مطلب کہ طلبا اپنے مطلب کہ اپنی پڑھائی اسمارٹ فونس کی مدد سے کرتے ہیں وہ درس دیکھتے ہیں نوٹس حاصل کرتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں اور نئے نئے مضامین کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے ہیں اگر کسی کا سوال کا جواب نامعلوم ہو تو فورا ڈھونڈ سکتی ہے اس طرح مطلب کہ علم حاصل کرنے سے پہلے زیادہ آسان ہو گیا ہے تو اسمارٹ فون کی مدد سے ہم روزانہ کی بہت سی ضروریاتیں بھی پورے کر سکتے ہیں ہم پیسے بیچ سکتے ہیں بل ادا کر سکتے ہیں بجلی بل جو ہوتی ہے ضروری خریداری کر سکتے ہیں اور اپنی کام کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور محنت بھی کم لگتی ہے ہے نا میرے بھائی تو بولیے آپ بھی
صحیح بتایا جناب اب میں میں بتاؤں جناب اور
ہاں بتائیے جی
جناب آپ نے صحیح بولا اور پتا جناب آپ کے اس کے بارے موبائل کے بارے میں جناب جس کو ویسے اسمارٹ موبائل کے اسمارٹ ہونا اسمارٹ فون ان کے بارے میں کسی کی کو ویسے کچھ لوگ انپڑ ہوتے ہیں نا اس کو پورا نالج نہ ہوا ہے
ہاں بھائی جان
تو اس کا اپیوگ وہ صحیح سے اپیوگ نہ کر پاوے ہے نا وسے اب کسی پہ فون پہ چلانا نہیں آے جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا بوڑے بڑے لوگ وہ کیا جانے وہ کیا جانے اس ڈیجیٹل زمانے میں فون پے کیا ہوا ہے اس میں موبائل میں کیسے ہوئے ادھر سے ادھر پیسے کیسے کریں یا ان سے بائی چانس وہ جانے تھوڑا بہت بھی جانے تو ان سے کچھ غلطی ہو جائے اچانک تو ان کے پیسے یعنی کہیں سے کہیں تک پہنچ جائیں تو اس سے ہانی بھی تو ہو سکتی ہے نا نا اس کے بارے میں اسمارٹ موبائل اسمارٹ فون کے بارے میں فل جانکاری ہو نا جبھی اس کا اپیوگ بڑھیا لگتا ہے جناب چلانے میں اور آپ کو آدھی ادھورا آدی ادوری گان ہو تو اس سے کچھ نہیں پڑتا جناب یا تو آپ کو ان چیزوں کا استعمال مت کرو جو آپ کو جانکاری میں نہیں ہو بس آپ
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ ہاں بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اسمارٹ فونز تفریح کے بھی اچھے تفریح کا بھی اچھا ذریعہ ہے ہم گیت سنتے ہیں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تصویریں کھینچ سکتے ہیں اور اپنی یادوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنی شکایت دیکھنے کے لیے اپنی حالانکہ صلاحیت دیکھنے کے لیے بھی اسمارٹ فون کا سہارا لیتے ہیں لیکن ہر چیز کی طرح اسمارٹ فونس کے بھی کچھ نقصانات ہے تو اگر اس کی ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے بہت سے کم لوگوں تک فون مطلب کہ چلاتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی مطلب کہ متاثر ہوتی ہے وقت ضائع ہوتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ گفتگو بھی کم ہو جاتی ہے زیادہ دیر تک فون استعمال کرنے سے آپ انکھوں میں درد گردن میں تکلیف اور نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ ہر وقت فون میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی ضروری کام بھول جاتے ہیں یا عادت دھیرے دھیرے انسان کو سست اور کاہل بنا دیتی ہے نا بھائی جان
بھائی جان آپ نے ایک دم بڑھیا بات بولی ایک دم اور میں جناب اس کے بارے میں اور بتانا چاہتا ہوں جناب آپ
ہاں بتائیے بتائیے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں
آپ نے جناب وہ بات بولی نا کہ اپنے پڑوسیوں اپنے گھر پریوار والوں کے ساتھ گفتگو کم ہو جاتی ہے اس سے پتہ ہے جناب اپ کا اپ کا اس سے ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے الگ ہونے لگتی ہو آپ کو اکیلا اپن ہونے لگتا ہے کیونکہ آپ سارے دن موبائل میں لگی رہو گئی تو ان اپنے گھر والوں سے بول بات چیت کرنا کا کم ہو جائے گا تو ان سے ہمارا اتنا لگاؤ نہیں رہے گا ہے نا اور یہ آپ رشتے داروں سے اتنا لگاؤ نہیں رہے گا کہ آپ سارے دن فون میں گسیے رہو گے تو دوسروں سے کیسے بات چیت کر پاؤ گے اور آپ ان سے دور رہ دور رہنے لگو گے نا اور ان سے پتا ہے آپ سے زیادہ موبائل یوز کر سے ہمارے لیے کچھانی ہو ہے جیے ہم چچڑاپن محسو ہوتا ہے جسے ہمارے پاس ایک گھنٹے کے لیے موبائل نہ ہو تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا جناب ایسا ہے نا
ہاں بھائی جان ہاں
اور آپ نے آپ نے وہ بولا نا آپ نے بولا نا موبائل کے بارے میں کیس سے ہمیں آنی بھی پہنچتی ہے جیسے انکھوں وہ بھی ہے جناب زیادہ دیکھو تو ہمیں آنی تو ہوگی نا آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہیں اس کے بعد اور بچوں کو اس سے کم کم سے کم تو یوز کرنے دو بچوں کو تو اس کی لت لگائی مت موبائل کی ہے نا جناب
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ بچوں ہاں بھائی جان جو آپ نے بولا میں آپ کی بات سے بہت ہی سہمت ہوں تو جو آپ نے بچوں والی بات کی تو کے لیے بھی اسمارٹ فون کا غلط استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر مطلب کہ والدین ان پر توجہ نہ دے تو وہ اپنے قیمتی وقت بیکار چیزوں میں گزار دیتے ہیں اس لیے مطلب کہ والدین کو چاہے بچوں کی رہنمائی کرے اور انہیں فون کا مطلب کہ درست استعمال سکھائیں ہمیں اسمارٹ فون کا استعمال ہمیشہ ایک حد تک کیا کرنا چاہیے اور ایک حد کے اندر بہتر کرنا چاہیے پڑھائی کے کے وقت صرف پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے کھانا کھاتے وقت گھر والوں کے ساتھ بیٹھے وقت اور سونے سے پہلے فون کا استعمال کم کرنا چاہیے ہمیں اپنے قیمتی وقت اچھا کاموں میں لگانا چاہیے اگر ہم اسمارٹ فون کو صرف استعمال مطلب کہ علم حاصل کرنا ضروری نہیں رابطہ اور اچھے مطلب کہ مقصد کے لیے استعمال کرے تو یہ ہمارا بہت اچھا مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کا غلط استعمال کرے تو یہ ہمارا وقت صحت اور مطلب کہ مستقبل کو نقصان پہنچا سکتا ہے نا بھائی تو آپ بھی بتائیے کچھ ہاں بتائیے بتائیے بے شک
بولا نا وہ بات کہ بچوں والی بات وہ بھی تو وہ بھی بات صحیح ہے جناب اب ہر انسان ہوتا ہے نا ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا وہ فون موبائل بھی دینا موبائل بھی چلانا صحیح بات ہے بچوں کے لیے پر اتنا نہیں لمٹ ہونی چاہیے لمٹ سے کراس نہیں ہونا چاہیے بچہ کیوںکہ اس کا پڑھائی میں اب سارے دن پڑھائی میں تھوڑی لگےاے گا بچہ اس کے لیے کچھ منورنجن کے لیے بھی ہونا چ اہے جیسے گیمنگ وغیرہ اس کے لیے آدھا گھٹہ نکال لو کہ ایسا نہیں ہوگا سارھے دن موبائل میں لگ ہے پر اپنی پڑھائی کو چھوڑ دے اور پتا ہے نا آج کل آج کل اپنے موبائل کے اوپر ہے آ موبائل کا کیسا اپپوگ کر رہ ہیں سدپیوگ رہی ہے درپیوگ جیسے م مال کے دروپ بھی ہو گئے ہیں نا کچھ بچے کچھ بچے ایسے بھی ہوئے جو مائل کو صحیح اپیو نہ کریں اس کا درپیگ کریں جیسے کئی طرح کی سائڈ چل رہی ہیںپ فورن وغیرہ سٹ چلتی ہے نا جنا اب وہ ان چیزوں میں وہ ان چیزوں کو یوز کریں اور کچھ بچے ہیں اور جو اپنا صحیح ٹائم پہ کرتے تھے کچھ کلاسیں دیکھنے میں کچھ کی آن لائن آن لائن کلاس چلتی ہیں اے سی فم وغیرہ کچھ گیمنگ لگے رہی ہو جیسے پیسے ویسا کمانا اور آپ کو پتا ہے نا ان موبائلوں سے سے بھی کئی ساری آنی ہے جس سے فراڈ وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ ان موبائلوں کے ذریعے ک بھی ہوئے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسمارٹ فون ایک بہت اچھی نعمت ہے مگر ہر نعمت کی طرح اس کا بھی صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہمیں ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اب اپ صحت تعلیم اور رشتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اسے رش میں دھوریاں بڑھتی ہے دھرار پیدا ہوتی یہ اگر ہم اسمارٹ فونس کو مطلب کہ عقللمندی کے ساتھ استعمال کرے تو یہ ہماری زندگی کو آسان بہتر اور کامیاب بنا سکتا
جناب آپ سے باتیں کر کے ہم بہت خوشی ہوئی اللہ کرے پھر دوبارہ آپ سے بات ہوئی جناب خدا حافظ
ہاں بائی جان چلییا ال